بالکل
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہو اپ سب
جی ہم بالکل خیریت سے ہیں آپ بتائیں آپ کیسی ہیں
میں بالکل خیریت آپ فرمائیے آپ کے گھر میں سب خیریت سے ہیں
جی ہمارے گھر پہ سب خیریت سے ہیں بس یوں ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے بہر بارش ہو رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے تو ہم نے سوچا چلیے آپ سے تھوڑی آ گفت تا گو کر لی جیئے
بالکل ہمارے یہاں پہ بھی موسم کا یہی حال ہے ہمارے یہاں پہ بھی دیکھے بارش شروع کیا کرے گے ہو رہی ہے تو اچھا لگ رہا ہے تھوڑا ٹھنڈا ٹھنڈا سا موسم کم ہو جاتا ہے نا تو واتورن میں بھی رہنے کا کافی اچھا لگتا ہے ہری ہری یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں تو دیکھنے کو بھی سکون وغیرہ ملتا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہے اور ویسے بھی بارش گرنا پانی پانی مطلب ا تو اللہ تعالی کی ایک رحمت ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں پانی کا اتنا ہمارے مطلب دیش میں ہمارے ملک میں اتنا پانی ہمیں ملا ہے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں نا تو گرمیوں کے ٹائم تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پانی کی کتنی سمس ہو جاتی ہے نہ تو شہروں میں دیکھ رکھا جائے تو دو دو دو دو ٹائم پانی وغیرہ آتا ہے صبح اور شام اس میں پورا گھر بور کا کام وغیرہ کرنا پڑتا ہے ا دقتیں ہو جاتی ہے گرمیوں کے ٹائم پر
بالکل اور پانی کے بغیر تو مطلب زندگی بالکل ناممکن سی ہے اگر پانی نہیں رہے گا تو ہم تو جی بھی نہیں پائیں گے اور یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے انسان ہو یا جانور پودے سبھی کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے
بالکل پانی ایک اہم رصہ ہوتا ہے ہمارے لیے پانی ہے تو ہم ہے پانی نہیں ہے تو ہم نہیں ہے سارا کام وغیرہ بھی پانی وغیرہ سے ہی ہوتا ہے پانی نہیں رہتا تو سر سارا گھر کا کام ایسا لگتا ہے کہ رکاوٹ ہو جاتی ہے ر رک جاتی یہ سارے کام وغیرہ اتنا لیٹ وغیرہ ہو جاتا ہے
بالکل صحیح فرما رہی اب گرمی کے دنوں میں دیکھی اب کتنے گاؤں ایسے ہوتے تے ہیں یہ کتنی جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پانی بہت کم ہی پہنچتا ہے اور گرمی کے دنوں میں تو سب سے زیادہ پانی کی سمسیا ہوتی ہے ان دنوں جب ہمارے بس پانی نہیں ہوتا ہم تھوڑے تھوڑے پانی میں یہاں وہاں سے بھر کے لا کر اس کا استعمال کرتے ہیں ان سب چیزوں سے ہمیں کتنی زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑ تی ہے گرمی کے دنوں میں
بالکل صحیح کہہ رہی ایسا دیکھا جو پورے ملک میں نہ گرمیوں ٹائم پہ پانی کی کمی ہو ہی جاتی ہے شہر ہو یا گاؤں ہو پورے ملک میں دیکھا ج پانی کی کمی ہو ہی جاتی ہے پانی کی وجہ سے دیکھیے پوری بلڈنگ وغیرہ جتنی بھی ہے نا ہمارے یہاں پر تب دو دو سمے پانی آتا ہے صبح اور شام کو تو اتنی دقت بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ پانی وغیرہ رہتا ہے بس کام وغیرہ پورا لیٹ ہو جاتا ہے اور کئی کئی جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ پانی وغیرہ پہ اتنا اتنا دور چل کے جانا پڑتا ہے کتنی تکلیفیں ہوتی ہے کہ پانی وغیرہ کے لیے بھی اتنا اتنا دور جانا پڑتا ہے تو اتنا گرمیوں کے ٹائم پہ اتنی دقتیں ہو جاتی ہے
بالکل صحیح فر ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے گرمیوں کے ٹائم پہ ہی سب سے زیادہ پانی کی دقت ہوتی ہے جب ٹھنڈ ہوتی ہے تو اس ٹائم پے تو پانی کا ہم اتنا زیادہ استعمال بھی نہیں کرتے ہمارے پاس پانی بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے اور گرمیوں کے دن میں ایک تو سب ندی نالے سب سوکھ جاتے ہیں اور اوپر سے پانی بھی نہیں آتا تو اس سب چیزوں کی وجہ سے ہمیں کتنی ساری تکلیفیں اٹھانی پڑ تی ہے یہاں وہاں سے پانی بھر کے لانا پڑتا ہے اور کچھ کچھ گاؤں میں تو ابھی بھی ہے جہاں وہاں ابھی تک آج تک اچھے سے پانی نہیں پہنچ پاتا ہے
بالکل کبھی کبھی ہم نے بھی نیوز وغیرہ میں دیکھا ہے کہ ایسا تو بہت سارے علاقے ہیں جیسے پانی اچھا نہیں مل پاتا شدھ نہیں مل پاتا پینے جیسا پانی اور کئی کئی گاؤں میں تو اتنا دور دور جا کے پانی لے کر آنا پڑتا ہے تو بڑی سمسیا ئیں ہو جاتی ہے پھر ہے کہ بارش وغیرہ ہوتا ہے لوگ کبھی کبھی سوچ سوچ کے آگے کے بھوشیہ کے حساب سے بھی بناتے کہ پانی ابھی برشات میں پانی ہو رہی ہے اس کو جمع کر کے گرمیوں کے ٹائم کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہے اپنے یہاں پر تو یہ سب بھی کافی اچھا لگتا ہے کہ ابھی سے یہ سب چیزوں پر دھیان دیں گے تو گرمیوں کے ٹائم پر پانی کی دقتیں تھوڑی کم ہو جاتی ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہے آپ لیکن ہمیں ایسا ہے کہ ہمیں پانی کو تو برباد بالکل بالکل نہیں کرنا چاہیے ہم جتا چاہیں اس سے زیادہ سے زیادہ پانی کو بچانا چاہیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ جگہوں پہ کچھ لوگ نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں کچھ جگہ پہ پانی وہیں بہہ رہا ہوتا ہے اور لوگ دیکھ کر بھی اس کو اندیکھا کر دیتے ہیں
بالکل صحیح ایسا اگر گرمیوں کا سمے آتا ہے تب لوگوں تو نہ پانی کی قیمت پتا چلتی ویسے پانی کتنا ضروری اس ٹائم پہ لوگ سوچ سمج کے پانی کا خرچ کرتے ہیں پھر ویسے ہی جب پانی آنے لگ جا ٹا اپنی جگہ اپنی مرضی سے خرچ کرنے لگ جا تے برش کرتے سمے نل کو کھلا کر دیتے جس کی وجہ سے پانی کی برباد ہو جاتا ہے ایسا ہمارے ہمیں نہیں کرنا چاہیے پانی کا دیکھا جائے تو مان لو کپڑے دھوتے ہیں سبزیاں وغیرہ دھوتے وہی پانی کو ہم پودے میں بھی ڈال دیں گے تو ان کے لیے بھی کافی اچھا ہے یہ ادھر پانی برباد ہونے سے اچھا کہیں اور استعمال ہو رہا ہے تو کافی اچھا لگتا ہے کہ وہاں کا پانی بچ رہا ہے اور لوگ دھیرے دھیرے سب کو یہ سمجھیں گے تب پانی ج پانی کی تھوڑی قیمت سبکو پتہ چلے گی تب پانی لوگ سوچ سمجھ کے خرچ کریں گے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ جیسے ہم کھانا پانی کو کھانا بنانے میں کپڑے دھونے میں صفائی کرنے میں یہاں تک کہ جب تک کھیتی باڑی میں کھیت میں پانی نہیں جائے گا تب تک تو فصل بھی نہیں اگتی ہے اس میں مے مٹی پانی کی ضرورت ہوتی ہے فیکٹریوں میں مطلب فیکٹریوں میں تو سب سے زیادہ پانی کا استعمال ہوتا ہے تو مطلب ہمیں پانی اگر ہم ویسٹ کریں گے اور اگر وہ کھیت جیسا ہے وہاں بارش نہ ہو یا پھر پانی ہمارے پاس رہے ہی نہ تو پھر ہمارے تک تو فص اناج بھی نہیں آ پائے گا اگر فصل ہوگی ہی نہیں تو
بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے ایک منٹ میں بیا سدا کام کر رہ ہر کام میں دیکھا جائے تو اپنے اپنے کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے پانی کے بنا خرچ وغیرہ کرتے رہتے ہے تو بالکل اچھے نہیں لگتا گرمیوں کے ٹائم پر لوگ سوچ سمجھ کے پانی خرچ کرتے ہیں جب اس ٹائم پانی کی دکتیں رہتی ہے تو لوگ سوچ سمجھ کے کپڑا دھوتے ہیں زیادہ پانی کا استعمال کم کر دیتے ہیں جتنا استعمال ہوتا ہے اتنا ہی کرتے پھر برسات وغیرہ آ جات تو لوگ اتنا ہی پانی کو ویسٹ کرنے لگ جاتے ہیں اسی وجہ سے دیکھا جائے تو کافی نقصان ہوتا ہے اپنا بھی نقصان ہوتا ہے اپن کئی لوگ دیکھے آج کے یوا ہے تو اتنے سمجدار ہو گئے کہ وہ جو رین واٹر ہاروسٹنگ سے کام آتا ہے لوگ کئی کئی اپنے ملک میں دیکھا جائے تو کئی کئی راجوں میں تو یہ استعمال بھی ہو رہا ہے کے بارش کا پانی کو بچاتے ہیں گرمیوں کے ٹائم پہ یہی پانی اس ٹائم پہ استعمال کرتے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ گرمیوں کے ٹائم پہ پانی کی اتنی دقتیں ہو جاتی ہے تو لوگ سمجھ کے بھی ایسا چیزوں کا بھی استعمال کریں تو کافی اچھا لگتا ہے دھیرے دھیرے دیکھ سے دیکھا جاتی پورے ملک میں پہنچ جائے گا تو کافی اچھا لگے گا اس ٹائم تو گرمیوں میں پانی کی اتنی دقتیں بھی نہیں ہوگی لیکن اتنا دور جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی لوگوں کو کئی کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں مطلب ایسا ہے کہ پانی جب ہمیں پتا ہے کہ اتنی ساری چیزوں میں ہمارے کام آتا ہے اس کے ہر چیز میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم اس سے برباد بھی ہمیں اسے نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی ہمیں جتنا جتنا ہو سکے اس سے زیادہ سے زیادہ پانی کو بچانا چاہیے اور جیسے پانی میں نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں کچھ کچھ لوگ وہ نل کبھی ہمیں کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے جتنا ہمیں ضرورت ہو ہم اتنا ہی نل کھولنے اپنی پانی کا استعمال کر کے اسے بند کر دے اور جیسے پل پہلے کے لوگ تو ایسا ہوتا تھا بارش کا پانی تک اسے جمع کر کے اس کا اس استعمال کرتے تھے اور آج کل ایسا کچھ نہیں ہے لوگوں کو تو جو پانی مل رہا ہے اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ہاں یہ پانی ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے
بالکل صحیح فرما رہی لوگوں کو پانی کی اہمیت تو کا پتا ہونا ہی چاہیے ہم پانی کو خرچ کرے تو آنے والے جنریشن بھی پھر وہ لوگ تو پانی کرتی ہوگی تو یہ بھی ان کے لیے بچا کر رکھنا چاہیے پانی وغیرہ کا کم استعمال کرنا چاہیے جتنا ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کریں لوگ کو ہم نے دیکھا بھی ہے یہ پانی پینے کے لیے ایک گلاس نکالتے ہیں آدھا پانی پی کے اس میں نل پھینک دیتے ہیں تو کافی تکلیف ہوتی ہے ہمارے یہاں پر دیکھیے پینے کا بھی پانی ہم خریدکے ہی پیتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے الگ آتا ہے تو یہ سب دیکھا جائے تو جتنا ہو سکے اتنا پانی کا استعمال کریں گے تو ہمارے لیے ہی اچھا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں اب دیکھیے ہمارے یہاں پہ تو اتنی فیسلٹی بھی ہے مطلب اتنی سویدھائیں ملی ہیں ہمیں ہمارے یہاں پہ پینے کا پانی الگ آ رہا ہے اور جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے کام بننے میں وہ اپنی الگ آ رہا ہے ہمیں اتنی ساری مطلب ملی ہے کہ ہمیں اتنی ساری پانی ہر جگہ سے مل جا رہا ہے اور جو لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں جن کے پاس پانی نہیں جارہا ہے جو لوگ اتنی دور دور جا کر پانی بھر کر لے کر آتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو پانی کی اہمیت بےحد ہی اچھے سے پتا ہے ان لوگ مطلب کتنی ان کو مشکل اٹھانی پڑتی ہوگی گرمی کے موسموں میں اتنی دور دور جانا وہاں سے پھر اتنے بھاری بھاری پانی کے گھڑے یہ سب اٹھا کر لے کر آنا
بالکل صحیح فرما رہی ہیں بالکل دیکھا جائے سب ہمارے پچوں کو پانی کی قیمت کا پتہ ہونا چاہیے کیونکہ پانی پانی نہیں رہے گا تو انسان نہیں رہیں گا کیونکہ پتا ہے کہ کھانے کا بھی دو تین دن لوگ جیوت رہ سکتے ہیں تو پانی کا ایک گھٹ بھی نہیں جاتا تک لوگ لوگ کہتے بھی کہ مر وغیرہ بھی سکتے ہیں اسے پانی وغیرہ کا قیمت سب کو رہنا چاہیے کیونکہ پانی ہمارے لیے سب اہم حصے میں سے آتا ہے پانی ہے تو ہمارا جیون ہے نہ تو پانی نہیں ہے تو ہمارا جیون وہی ختم ہو گیا ہے گرمیوں میں اتنی پانی کی دقتیں ہوتی ہے تو لوگ سوچ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں تو بعد کہ موسم بھی لوگوں کو سوچ سمجھ کے پانی کو خرچ کرنا چاہیے
تو اس سے کافی بہتر پانی بچ بھی سکتا ہے پانی جتنا ہو سکتا
بمارے یہاں
بارش
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ لوگ جتنا کم سے کم ہو سکے اتنا کم سے کم پانی کو برباد کریں اس کو برباد تو بالکل نہ کرے اور کم سے کم پانی کا استعمال کرے
بالکل
چلیے میں آپ سے گفتگو کر کے بےحد اچھا لگا اللہ حافظ
کیا آپ کو